السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے
بس ٹھیک آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں ٹھیک کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس بیٹ رہ تھی آپ کیا کر رہی ہو؟
کچھ نہیں یار میں وہ پڑھ رہی تھی تھوڑا سا پڑھ سے پیپر کے لیے
اچھا ٹھیک ت میں نے س تھا اسٹارٹ کروں وہ پنم
اچھا آپ نے دیکھا میں نے جو سینڈ کیا تھا آپ کو وہ بھی پوائنٹس میں ہی ہے
ہاں میں نے دیکھا تھا لیکن اس میں تو آد دی ہے مطلب کہ پھول تو نہیں ہے اس میں
نہیں میں نے تھوڑا سا ہی نکالا میرے سے اتنا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے تو
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہوں
اورت بت ہے چائے وائے پی ہے آپ نے
ہاں ہاں جائے پ اپ نے
ہاں جی چائے تو پی لی گ اور موسم کیسا ہے ہاں ہاں چائے پی لی
اچھا ہوں تو آپ پرسوں گھر سے آؤ نے ینیورسٹی
اں ہاں ہاں میں گھر سے آؤی پرسوں
پھر واپس جانا ہے گھر یا پھر رجی اسٹے کرنا ہے
دیکھیں گے اگر مطلب کہمذ بنک ہوا تو گھر ہی اگر نہیں تو پھر خدر ہی
اچھا
ہاں آپ نے گھر جانا ہے نا
ہاں ہم نے گھر جانا ہم بھی نا گئے تھے عید پہ بھی تو پھروچا اب جائیں گے ہم پیپر ہو جائے گا نا اس کے پازے نکلیں گے
اچھا ہے
ہوں اور بتاؤ کیا پلان ہے آج کا آپ کا
آج کا میں سوچ رہی تھی کہ میں آدھا پیریڈ تو میں کر لوں گی کمپلیٹ لیکن ابھی تک میں نے ابھی اسٹارٹ بھی نہیں کیا
یار اتنا گندا سبجیکٹ ہے نا یاار ہے
اور کیا یہ بہت زیادہ یہ ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اس اس میں کچھ کیا پڑے کیا نہیں
ہ وہ سر نہیں ہے اور
ہاں
گول بولو
ہاں بتائیے آپ
وہچو سر نہیں وہ والے آرچڈ والے
ہاں
ان نے میرا نام بھی لیا تھا نا وہ گروپ
ہاں
ہاں میں ڈر گئی ہ مجھے لگا کھ نہیں کیا ہے کیا ہے میں نے پھر سر کو سر کو میں نےپھر کال کی تو سر نے بولا تھا نا جس جس کا نام ہے تو وہ مجھے کال کرے تو پھر میں نے کال کی سر کو س کہتے بیٹا آپ نے نہ نام لکھا ہے نہ لسٹ وہ اس سمسٹر کا نہیں ہے وہ فسٹ سمسٹر کا ہے جو بھی ہے
اچھا ٹھیک
تو میرے سے کہتے کہ آپ نے نام لکھا ہے نا کچھ یہ وہ پہلے سر سوری غلطی ہو گئی سر آپ یہ لکھ لو آپ میں نام بھی لکھ لو پھر میں نے سر کو نام سینڈ کیا اور پھر رجسٹریشن نمبر بھی سینڈ کیا ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک
میں پتا کیا کرتی
نام کے بغیر ت
سب نے دو دن پیپرس کے فوٹو میں فوٹو مجھے سینڈ کیے نا سر نے کہا اپنی ہینڈ رائٹنگ پہچانو کی کون سی آپ ہنڈ رائیٹنگ ہے کیوں کہ اس میں نا بہت سارے بچے بچ تھ پانچ ہی بچے تھ تو پھر سر نے پلی سر نے فوٹو سینڈ کیے پھر ہم نے میں نے دیکھا کون سا گندی ہنڈ رائیٹنگ اتنی گندی ہنڈ رائیٹنگ ل جی میں نے وہ سر نے کیا سوچیا مجھے ت کماارے ہ ہو میں کہ میں نے س بس سر سیکنڈ و بر میں میرا ہےس اچھا
اب بھی تو اس حساب سے سب سے وہ اچھے ہی ہے
صحیح میں دوسرا کوئی ہوتا ہے نا تو وہ فیل کر دیتا
وہی نہ نام لکھا ہے نہ کچھ لکھا ہے میں کہاں سے ان کا نام ڈھونڈ ليا کیا
سحی میں ہے بہت ہوف ہے آپ کے کیسے پیپر ہوئے جو سیکنڈ سیمسٹر مڈ ٹرم
یار میرا سیکنڈ سیمسٹر کا بی ایس کا پیپر تو بہت ہی گٹیا گیا
پہلا پیپر جو تھا
ہاں پہلا بھی ب تو تھا باقی طب بھیی انین ب اس میں تو پتا نہیں میں نے پڑھا نہیں تھا یا کیا نہیں تھا لیکن جو میں نے چھوڑا تھا میں اسی میں مطلب جن دن میں نے لگ بھگ چھوڑا تھا اس میں آئے ن جی آر کا بھی تو مطلب کیا آ جے گی جو اس فوچھ اس وہ غلط ٹھیک باقی کا ٹھیک ہی ہوا آپ پک سب
میں بھی سارے اوکے اوکے ہوئے ہیں مطلب اتنا خاص اچھا نہیں ہوا کوئی بھی پر واقعی جو تھے وہ مطلب ٹھیک ہوئے ہیں اچھا جو ایویس ہے نا ای وی ایس کا
و ای کرنی
وہ اسان ایا تھا نا مطلب ٹھیک تھا نا وہ جس حساب سے مطلب ہمیں لگا سٹف ائے گا حلیم میم وغیرہ پڑھاتے ہیں نا
اور یہ کیا ایا تھا لس کا بھی اسانی وہ بھی ایس ایچ کا بتایا تھا کہ ٹف ائے گا سر ایسے کرے گا ویسے کرے گا جس طرح سے بہت اسان ایا تھا
وہی اور اوپر سے سر ہے نا بی ایس ایچ کے وہ ہماری کلاس میں ہی تھی مطلب ہماری کلاس میں وہ ایگزامنر تھے وہ بھائی وہ
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں صحی میں آپ تو پتا ہی ہوگا وہ ہماری کلاس میں آتی رہتی ت آتی رہتی اتنی بار
ہاں جب کہا تھا ہم نے کہ یہ میں نے میں نے متلاس دی تھی اس کی کوئی تو پھر کہا تھا کہ خلندر سر ایس وہ سٹر ٹیچر ہے اٹڈنس رکھتے میں نےل سر کو دیکھا تھا صرف اس پہ فوٹو پہ نا جونوس کی پروفائل پک ہے پھر جب وہ کلاس میں آئے نا قورت باد سر یہ کی ہی ہے خالنددر ا میں بتا رہی ہ میں نے تو چس کرا ہ کسی اور چٹیزر بول د یہاں بھی تو کوئی اور ہے
پیپر بے شک الگ الگ ڈالے تھے کوسچن
لیکن لیکن اسان تھے
اتنے آسان سوال تھے مطلب بچوں والے
سوال ت وہ اور جب باسلہ نے کہا تھا تھڑا کس نے کہا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا میں اھر اور اوبر سے میں نے پڑھا بھی نہیں تھا میں نے کہ پڑھا تھا تھوڑا تھوڑا مطلب کہ آج تو مر گئی پھر جب میں نے پیپر دیکھا میں نے کہا ہاں اتنا ہی ج
صحی میں اب مجھے لگتا ہے جو ہے نا ہمارا جو ٹیوزڈے کو پیپر ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کا
سیم یار مجھے ابھی میں نے ابھی تک اسٹارٹ کیا میں سوچ رہی تھی کہ میں پڑھوں گی گی میں اسٹارٹوں
ہوں
پتاہ نہیں کیا ہوگا اس کا اپر سے جس سب گائے میں مہمانی میں ا کوئی م جا نہیں تو میں گھر آتی س نا گتی
ہوں
وہاں پہ رستوں میں اتنا ایک تو مطلب کہ ہوے پہ کبھی ٹریافک ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے گاڑی میں اتنا وہ ہوتا ہے
اور اوپر سے پھر آپ کواں مطلب آپ کہاں رہتے ہو مطلب جہاں پہ رہتے ہو میں کہہ رہی ہوں وہاں سے ادھر آانے میں نا کتنی گاڑیاں چینج کرنی پڑتی ہے
مجھے ایک دو تین ایک دو چار
اور چار بری حالت ہوتی ہوی یہاں کا یہ مسئلہ ہے اگر یہاں پہ ایک ہی گاڑی ہوتی نا اسٹیشن ٹو اسٹیشن
ہاں تو تو پھر آان تو یہ مطلب کیا اور ہمارا جو اندر سے پھر وہاں سے دوسری گاڑی پھر وہاں سے دوسری پھر وہاں سے دوسری اگر سیدھے ڈر گاڑی ہوتی ہوگی تو اچھا ہے وہاں پہ نکلتی ہے ہمیں بسز نا ڈائریکٹ
ہاں ہاں ای بس وغیرہ ریڈ بس
نہیں بس نہیں وہ دوسری آر ٹی سی
اچھا اچھا
لیکن وہ نکلتی ہے لیٹ وہ ورنہ مجھے گھر تک برابر ہے وہاں سے
اچھا
ت وہی متب اورن مٹ چار گاڑیوں میں چلنا پڑتا ہے
ایسے ا مطلب اگر آپ مطلب آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن ہی نہ کرو گے بار بار آپ جب یونیورسٹی پراپر طریقے سے کھل جائے گی تو پھر آپ نہیں تو نہیں آیا ہے نا پھر پیٹی وغیرہ میں ہے نا
اب ج ن آپ کی آ تھا بہت وہ بھی
ہاں وہ وال وہ جو ادھر سائڈ پی جی ہے جو اروما کے پیچھے ہیں
ہاں
اچھا تو پھر آپ نے ہوسٹل کر نہیں دیکھا کچھ مطلب آپ کا نمبر سے نمبر کیا ہے کیا نہیں
یار وہاں پہ تو ابھی بتا رہی ہے کچھ ویکنسی نہیں یار یہی سب
ہو جائے گی جون جولائی تک ہو جائے گی
جو ہاں وہی بتا رہی تھی اب دیکھیں گے وہاں پہ یہ نا مجھے یہ وہاں پہ چار چار رہتے ہیں روم میں
اور وہاں پہ کتنے مطلب ایک روم میں کتنے رہتے ہیں
ہاں
یہاں پہ ایک روم میں وہ ہم ایسے چار رہتے ہیں بٹ ہم نا ہم یہاں پہ پانچ مطلب ہم جو ہمارا روم ہے اس میں ہم پانچ رہتے ہیں کیونکہ ہمیں مطلب آئرس دی میم اور میں مطلب تھوڑا مطلب بانڈنگ بھی ہم سب کی اچھی ہے تو اس طح ہم نے میم کو ادھر سے یہ بولا کہ ہم پانچ رہیں گے تو انوں نے بولا ٹھیک ہے رہ لو ہمیں بھی مسانی ہے تو ایسے چار سال رہتے ہیں
ٹھیک ٹھیک لیکن اس جو دوسرا والا ہے کہ جو کچھ سور اس میں تین تین ہےا
ہاں پر مسلب کمرے چھوٹے ہیں نا
ہاں جو تمہارا والا ہو ان میں بڑے رومس ہیں
ہاں اس میں بہت بڑے روم ہے
ہاں
اس میں پانچ ررام سے پانچ آرام سے رہ لیتے ہیں اس میں
نہ ہ میں بیٹھ س نہ ہو کہ تم موکو کہن ایسی
نہیں دو بیڈس ہیں باقی نیچے
اچھا ٹھیک
ہوں اور میں بولتا ہے کہ مطلب یہ
ہوں
یہ حساب ہے یہاں کا
ج کبوڈ وابورڈ وہاں پہ نہیں ہوگا کچھ
ہ ہے ہے بہت بڑے بڑے ہیں
ہاں
ہاں ک کچی میں نہیں ہے ہمارے والے میں
اچھا ٹھیک آپ کے وال والوں میں ہے کتنے ہیں آپ کے روم میں
کبڈ
ہاںں
ایک ہی ہے پر بہت بڑا ہے مطلب اس میں کم سے کم ایک دو تین چار چھ چھ وہ ہیں
ہاں اچھا ٹھیک ہے مطلب کہ بڑا روم ہے
ہوں
اچھا چلو پھر ہ
چلو ٹھیک ہے پھر خدا حافظ
ب حافھر